السلام علیکم جی جب ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا حیا جان نے نا منہ میں لگ بھگ تین یہی منٹوںس نا منہ میں رکھے ہیں نا
آواز آ رہی اچھا یہ کا رہی ہے مینٹاس
اس نے تین تین رکھے ہیں منہ میں اب اس کو گلے پہ اٹک نہیں جانا چاہیے نا
ہاں
آپ نے کھایا کوئی
ایک بتایا نا آپ نے کھانے کے لیے
اچھا ٹھیک ہے اچھا کھایا پھر وہ ایک
ہاں ہاں
چلیے اچھی بات ہے
ذرا مجھے ایک دو اپنے منہ کاایا
کیا میرے منہ کا
ارے ہائےیا کے منہ کا کیا بتا رہے ہو آپ
ج شہید آپ نے بندہ بتایا میرے منہ کا
میں نے بتا ہےا ہے آپ کو
اچھا ٹھیک
اور سنا ہے آپ
بس یار دعا آپ کو بتائیے کچھ گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے ویسے آپ کا آپ کا پاپا متن ابھی انورٹر کے ساتھ یہ
نہیں نہیں اس سے ٹھیک ہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا وہ کہ ٹھیک ہو گئے شاید ہو گیا ہوگا
مجھے نہیں لگتا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوگا
پیٹ کرنا تھا وہ لگانا تھا
اچھا لگانا
ہاں ہاں ہاں مجھے لگتا ہے ہایا واش روم گئی اس کو مار پڑے گی
کیا ہوا آپ کو یہ بچی ہے
ہوں کہاں جانا ہے اچھا یہ دروازہ کر رہا ہے واش روم کا بند اچھا کر رہی ہے میری چانچ جی بتائیے آپ
آپ نے مجھے لگتا ہے وائی فائی کنیکٹ نہیں کیا آپ مجھے ہی جوور بتا رہے ہو
میں نے کیا ہے ر کو میں فائی فائی کے کمرے بھی جاتا
اس کی رینج بہت کم ہے
بتائیے آئی آب آواز
ہاں بہت تیز
بتائیے آپ
جی آپ سنائیے کچھ وہاں سے کیا حال چال ہے
یہاں سے تو حال بڑھیا ہے وہاں سے بتائیے سیل آپ آئے ہوئے
اب ہم نے نا صرف سہلاب سہلاب بتایا یہاں سے بھی بڑھیا ہے
چلیے ٹھیک ہے
اس سمر وکیشن اپنی دیکھی ایککسٹینڈ ہو گئے
ہاں مجھے میں نے نہیں دیکھی ابھی لیکن آپ نے بتایا نا ابھی ایکسٹنڈ ہوئی کچھ
ہاں ہاں
کتنے دنوں ہوئے ایکسٹینڈ
تین دن اور
تین دن اچھا ویسے آپ نے وہ کام وغیرہ ختم کیا تھا تھا جو سمر ویکیشن سمر ویکیشن میں آپ کو ملا تھا اسکول میں
نہیں میں نے کوئی بھی کام ختم نہیں کیا آپ نے کی
ہاں میں نے رکھی مجھے مطلب یہی نا دو تین گھنٹے لگے گے
اچھا ٹھیک ہے
جی جی مجھے نا وہ امان کال کر رہے
آپ کو پتا ہے جو آپ کو پانچ اور نمبرس کو کام آئی تھی نا
جی جی
انون کو نا ہم لاگ ان کرنا آب
چلے گ ھ ہے کوئی بات نہیں
ہاں ان کو دیکھنا کیا ہوگا ہے ان کو نا پروفائل ٹسک کے بنا ٹاسک ہی نہیں آتے پلیز
اوکے اوکے کوئی بات نہیں
جی
اوبر سے آپ کو پتہ ہے بنا بنا پھر ایکسپائر بھی ہو گیا
ہاں ہاں ورنہ کیا
جی جی
کیا کہاں کس نے بتا کسب پتا دیکھو یہ کیا بتا رہی ہےیا ہلو
جی جی
بھیا بتا رہی ہے میری ما یہاں کیوں آ رہی ہے
آپ کو پتاہ ہے مجھے نا گھر والے گھر والے کیا
میں نے تمہ بیا نا ہیلو یہ بول گیا سن لو
سچول
میں نا مطلب شوق ہو گئی
یہ نا یہ بچے بھی دیکھتے ہیں نا وغیرہ ریلز وغیرہ
میں میں آپ کو کہہ رہی تھی ن ہلو ہیلو یہ بول رہی لوولو
میرا ہو پتا سناو سناو سلاول ب چل لو لو
ہ س لو لو
یہ مجھے لگا پتا نہیں کیا بول رہے ج میں نے سنا ناس ہنس رہی ہے
ھ
دور دوسری کو بڑے بھائی کا برش ہے نہ کرو ی مت کرو ی مت کر اس نے ماروں گی تھپن لاؤوں گ ہاں
آپ کو پتہ ہے
کیا
مجھے نا گھر والے آئے کھانا کھاؤ پتا نہیں آج انہوں نے کیوں یہ اتنی جلدی
نہیں ابھی نہیں کھانا
میں کاؤں گا مجھے ہم نے تو ابھی یہ بھی کام بھی ختم کی
مجھے بتا مطلب تمہاری بہن پھر کام نہیں کر رہی ہے
وہ کام کریں شاید میں نے نا کو بولا تھا مجے بھک لگی آپ شاید یہ بول رہے تھے آجو کا ہوا کھا
ارے پہلے آپ دونوں بہن کو نظر پلیز ہاں آپ دیکھو وہ کام کر رہی ہیں یا نہیں
اوکے اوکے میں دیکھوں گا
جی جی
تو پت ہے وہ فون کتنا سلو چل رہا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو
رکنا نہیں چاہیے نا یہ اس سے مسئلہ ہوگا
جی جی کوئی بات نہیں
میرے باپ اب بھی جائے گے نا نواز پڑھے تب تک میں اس پہ کام کروں گی
ہاں جی ہاں وہ کب جو
جی ابھی جائے گا نا
اوکے اوکے کوئی
مجھے باہر جلدی نکلنا ہے کیونکہ فون انا دوسروں کے ہاتھ جائے گا
ہاں ہاں یہ بات بھی ہے
ہوں
اور بتائیے آپ
ہاں کتاب سے کتنی کیا ہوگی میں نے
جی
جی میں نے کتنے کام کی ہوگی تپ سے
لگ بھگ دو ہزار
پانچ ہزار
سچ میں
قسم
بتاؤ بتاؤ جور
سم سے میں ساڑھے چار ہزار کیا کیا ہوا
اچھا ٹھیک میں نا فون لا ت جلدی جلدی آپ ویٹ کرو یہیں پہ میں فون کر رکھوں گی یہیں پہ آپ بات کرو ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں
آپ کو پتاہ ہے جب ہماری سمر ویکیشن ہوئی نا مطلب پہلے دن پھر میں پھر ہم کھیلتے تھے دس پندرہ دن پھر بور ہو جاتے ہیں مطلب اسکول کی یاد وغیرہ آتی ہے سر بولتے ہیں ہم کیوں کر بیٹھے جب پرسوں گولا کرا نٹین سے اسکول آناا تو پھر اور تین دن چھٹی ہوئی اب ٹوینٹی تھری کو جانا تھا آپ سہلا وغیرہ ہے آپ ٹ سس کو جانا ہے ہ پتا نہیںٹ س تو ب پھر ایکسٹینڈ کریں گے چھٹی لیکن آپ کو پتہ ہےا سب سے زیادہ مزہ آ ہو ف وغیرہ کھیلتے ہیں چھٹیوں میں کرکٹ وغیرہ ہے کہیں جاتے ہیں گھومنے وغیرہ اس سیزن میں نا بہت زیادہ مزہ آتا ہے ہمیں
ج
اوبر سے بسوں سے اتنی گھر میں تھی کیا بتاؤں میں آپ کو صبح صبح تک مطلب میں جو آتا تھا نو بجے کھیلنے وہاں سے آتا تھا گیارہ بجے پھر ہوتی تھی نا چار بجے تک لو پھر میں جاتا تھا شام کو ساڑھے پانچ پانچ بجے کھیلنے والی بال ہاں سے ہ تو ک اگر میں ان دنوں نکلتا نا مطلب یہ بارہ بجے سے تین بجے بعد جی جی بتائیے میرا ہے نا آپ گلا خراب ہو بتاے بتاے میں وہی بتا رہا تھا جو من میں آ رہا تھا
ہاں ہاں ورنہ کیا میں بھی اب مجھے اب نماز پڑھنی ہے کھانا بھی کھانا ہے
جی جی
ابھی تو کھانا کھانے میں ٹائم ہے
جی آپ نے لایا فون
ہے نا ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہاں جی آپ نے لایا فون
ہاں ہاں
اچھا ایک کری
جی جی میں نے لایا
جی کریے آپ کام باقی جی میں بتا رہا تھا کریے آپ کام
ہاں ہاں کر رہی ہو
کرے کرے کوئی بات نہیں کیونکہ ہے فائدہ آپ کو ہی ہے
ہاں کتنی بار بتاؤ گے آپ
مجھے ن خوش ہوتا ہے
آپ نے لگ بھگ س ساٹھ بار بتایا
کوئی بات نہیں
آپ نے کتنی کی ہے آپ کمپلیٹ آپ کی بہن نے مجھے لگتا ہے دو ہی ہزار ابھی کیے ہوں گے
دو مجھے کہاں لگتا ہے دو ہزار بھی پندرہ سو مجھے لگتا ہے
ہاں ہاں مجھے اب لگتا ہے پندرہ ہ سو ابھی ہوئے ہوں گے اس کو اچ اچا نہیں وہ جلدی پھر بھی کل اس نے تو پرسوں چار ہزار کیے تھے ہے نا اس کو کی تھے نا پرسو اس سے کی تے نا پرسوں چار ہزار یاار تم جور بتا مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی
میں یہاں سے یار ب بول رہا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کو بتایا
ہاں بتائیے
ہم کے ہلو آپ کو کیوں نہیں میری آواز آ رہی ہے
پتا نہیں
آپ کو پتا ہے میں نے کیوں اتنے کام کیے
کیوں
میں نا ایک ایک پڑھتا ہوں آرام سے اسی لیے میں نے ابھی چار سو ہی کیے کیونکہ کیا فائدہ پیسے سبمٹ کرنے میں میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں
ہاں ہاں پتا ہے بتاؤ کبھی جھوٹ
کیا جھوٹ کیوں بتاؤں میں آپ کو
اب پہلے آپ ایسیے ہی دو نظر اس کو اس نے کتنی کی ہے
رکو نا کال ختم ہونے والی ہے کیا کر رہی ہو آپ
تمہیں یاد ہے ت تمہیں کتنے ہوئے تھے اس کو
ہاں ہاں ایٹ تھاؤزینڈ ہوئے تھے جب میں نے بہن کے پاس دیا تھا
اب آپ آپ کو اپنے فون کے میں بتا رہی ہوں
مجھے اپنے فون میں تھے یہی کچھ پانچ ہزار دو سو ہوئے تھے
اچھا
ابھی ٹین تھاؤزنڈٹائ
اچھا ٹن تھازنڈ ٹھیک
دیکھا کتنا سلو سلو میں کر رہا ہوں
ورن کیا
اگر ای چلے نا کل تک میں نے تیس ہزار کیا ہو
یہ چلے گ مجھے لگتا ہے آج رات کو
میں کہاں سونگا آج قسم سے
مجھے مست ہے نا مجھے بتلا ہوگ شام کو یہ فون میں مجھے لگتا ہے میں شیمپو کو اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کروں گی میں اپنا لاگ ان کروں گی
اچھا ٹھیک
آپ کو آب کھانا کھانا ہے کیا
ہاں ہاں میں تو پہلے کھانا کاوں گا اپ
آپ کو کتنا ٹائم لگے گا کھانا کھانے میں
میں جلدی میں رٹ کام بھی کروں گا چارج بھی فون رکھوں گا کام بھی کروں گا اور کچھ
یہ یہ والی کام کرنی ہے نا
کون سی والی کام
یہی نا جو اور پانچ کرنے ہیں اس والے نمبر پہ
ہاں وہ نا ہم شام کو کریں گے کیونکہ شام کو ہم وہ بھی وہ کام بھی کریں گے
شام کو آپ کو پتاہ ہے مجھے کیا ہوتا ہے کل بھی جو دیکھا
آج کہاں چڑھے گی آج کہاں میں آپ کو سونے دوں گا کیا ہوا
اچھا پھر بھی آپ لگ بھگ ابھی ٹو نائن تھرٹی کریں گے نا ہم ختم آپ پھر بھی مطلب نا دستخ ختم کرنا
کوئی بات نہیں میں دس سے پہلے ہی آ جاں گا اور
جی جی بس اتنا آپ کا شکریہ شکر گزار ہوں میں آپ کی چلو ہمیں بہت ٹائم ہوا بات کرتے ہوئے ہم بعد میں بات کریں گے
ہوولہ چلیے اللہ حافظ